ہلو وعلیکم ال سلام بائی جان
جی بالکل
اور کیا حال السلام علیکم سلیم آج تمہیں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کافی عرصے بعد ملاقات کا موقع ملا
یہ بالک
بھائی جان آپ کی آواز نہیں آ رہی ٹھیک سے تھوڑا تیز بولیے
جی وعلیکم السلام فیصل مجھے بھی تم سے مل کر بےحد مسرت کوئی واقعی زندگی کی مصروفیات ایسی بڑھ گئی ہے کہ دوستوں و احباب سے ملنے کا وقت ہی نہیں مل پاتا
جی جی جی بالکل درست کا تم نےے آج کل ہر کا شخص کسی نہ کسی ذمہ داری میں مصروف نظر آتا ہے کوئی اپنی تعلیم میں مشکول ہے کوئی روز روزگار کی فکروں میں اور کوئی اپنے خاندان کی ذمہ داریوں میں
جی ہاں لیکن میرا خیال ہے کہ انسان کو اپنی مصروفیت کے باوجود رشتوں کے لیے ضرور نکالنا چاہیے آخر یہی رشتے ہیں جو مشکل اوقات میں ہمارا سہارا بنتے ہیں
جی آپ نے ایک دم درست بات کہی ہے تمہاری بات بالکل صحیح ہے دولت شہرت اور عہدہ اپنی جگہ یہ ہے لیکن محبت کلاس اور اچھے رشتے کی قیمت ان سے کہیں زیادہ ہوتی ہے
بیےش تک آپ آرام سے بولیے کیونکہ یہ ہماری گفتگو لمبی نہیں ہے مجھے اپنے دادا جان کی ایک بات ہمیشہ یاد رہتی ہے وہ فرماتے تھے کہ انسان کی چل دولت اس کا اخلاق اور اس کا کردار ہوتا ہے اگر کردار اچھا ہو تو لوگ اسے ہمیشہ عزت اور محبت کی نگاہشیں دیکھتے ہیں
جی جی بالکل ضرور خوبصورت بات کہی آپ آج کے دور میں لوگ ظاہری کامیابی کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں جبک اصل کامیابی ایک اچھا انسان بننے میں ہے
جی جی صحیح فرمایا اگر کوئی شخص بہ مالدار ہو لیکن اسی بہت مالدار ہو لیکن اسی ہمدردی رحم دلی اور سچائی نہ ہو تو اس کی دولت زیادہ معنی نہیں رکھتی دوسری طرف اگر کوئی انسان کم وسائل کے باوجود نیک دل اور مددگار ہو تو لوگ اسے دل سے پسند کرتے ہیں
جی جی آپ نے بہت خوبصورت بات کہی ہے یہی وجہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو صرف تعلیم ہی نہیں بلکہ اچھے اخلاق بھی سکھانے چاہیے تعلیم انسان کو قابل بناتے ہے جبکہ اخلاق اسے مکمل انسان بناتے ہیں
جی ہاں جناب یہ بات آپ کی بہت خوبصورت لگی میرے کو یہ آپ نے بہت خوب فرمایا ہے میں تم سے تم سے مکمل اتفاق رکھتا ہوں اس کے علاوہ کتابوں کا مطالعہ بھی انسان کی فکر کو وہی یہ کرتا ہے جب ہم اچ کی کتابیں پڑھتے ہیں تو ہمیں مختلف تجربات اور خیالات سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے اب آئ گے آپ فرمائیے بھائی پ
بھائی جان آپ کی آواز نہیں ٹھیک سے رے تھوڑا پاس لاکھ کر بولی ہے
ٹھیک ہے وہاں گے آپ فرمائیے فرمائیے بھائی جان
بالکل میں نے حال ہی میں ایک کتاب پڑھی جس میں دنیا کے کامیاب لوگوں کی زندگی کے بارے میں اسر مجھے احساس ہوا کہ کوئی بھی بڑی کامیابی بنا محنت صبر اور قربانی کے حاصل نہیں ہوتی
یہی حقیقت ہے اکثر لوگ کامیاب سخت کی منزل دیکھتے ہیں لیکن اس کے سفر کی مشکلات کو نہیں دیکھتے ہیں بائی جان ہ بڑی کامیابی کے پیچھے سالوں کی محنت ناکامی اور جد وہد جہد کبھی ہوتی ہے
بالکل بالکل آپ نے ایک دم درست فرمایا ہے اور شاید اسی لیے ناکامی سے گھبرانا نہیں چاہیے اگر انسان ہر ناکامی کو ایک سبق سمجھ کر آگے بڑھے تو وہ ایک نہ ایک دن ضرور کامیاب ہوتا ہے کیوں بھائی جان ہم نے ایک دم صحیح کہا نا
ہاں آپ نے بہت خوب بات کہی ہے یہ والی تو پر بےشک بھی میری رائے میں ناکامی درصل کامیابی کی رح کاام ایک ہےم میں حصہ ہے جو لوگ ناکامی سے سیکھ لیتے ہیں وہی آگے چل کر بڑی کامیابیوں حاصل کرتے ہیں
و آپ نے کیا بات کہہ دی ہے یہ بات ہماری ذہن میں اتری ہے سراسر تمہاری باتیں ہمیشہ کی طرح بہت دانی سمندانہ ہے آج کی گپتگو میں مجھے کئی اہم باتیں سیکھنے کو ملے
جی شکریہ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان سیکھنے کا عمل کبھی ختم نہیں ہوتا ان انسان عمر بھر علم اور تجربے حاصل کرتا رہتا ہے
اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی فائدے مند ثابت ہو
تو آپ اپنے من سے بالکل کریے بات اور آپ کے والدوں کے بارے میں بتائیے آپ آپ کے والد ٹھیک ہیں
جی ہمارے بالک ایک دم درست ہیں اپنے ہم نے اپنے بالکوں سے کشمیری سیب لانے کو کہا لیکن ہمارے بالک لے تو آئے کشمیری سیب لیکن اللہ کی رحمت سیوا سے چڑھا ہوا نکلا
ایسا نہ ہو کسی کے ساتھ کی ہمارے والدہ ہمیں بچپن میں سےکھایا کرتے تھے کہ ایسا کرنا ایک بہت گندی حالت بن چکی ہے لوگوں کی لیکن یہ کیا خوب فرمایا ہے کسی نے میں دو شاعری کی لن بولنا چاہوں گا میں نے پیار کیا تھا اس سے لیکن وہ بھاگ گئی کسی اور سے ساتھ میں کروں وج کچھ کہہ نہیں سکتا اس کے آنگے میںسے آپنا ٹھیک ہے سارے
ہاں سب بڑھیا اور بتاؤ آپ کے ملک میں کیا چل رہا ہے
جی ضرور اللہ سب کی بات سنتا ہے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی یہ سکھانا چاہیے کہ بڑی ہو کرر انہیں غلط سبندوں میں نہ پڑھ کر ایک اچھی باتیں سیکھ کر انہیں آگے بڑھنا
یہب آپ پہلے آپ کو اپنے اوپر لانی ہوگی بھائی جان جب آپ آپ آنے والی پیڑھیوں کو بتا سکتے ہیں کیہ جب تک ان کے والد ہی ایسا کام کرتے رہیں گے تو تو آگنے والی پیڑھی پہ کیا اثر پڑے گا یہ آپ کو بھی پتا ہے
جی بھائی جان جی یہ بات ہمارے ذہن میں پری ہے سرافت آپ نے ایک دم درست فرمایا ہے لیکن ہم کیا کریں ہمارا تو دن ہی ایسے آتے ہیں اللہ سبھی پر رحمت کرتا ہے لیکن ہم پر رحمت نہیں کرتا
جی جی بالکل ہاں اور میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے والد نے ہمیں تعلیم دی تھی کہ جس پرکار جس طرح سے لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے اسی پرکار آپ کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ ہمیں وہ جس سے بچپن میں ہمیں وہ جس طریقے سے مدرسے اور مسجدوں میں تعلیم کے لیے بھیجتے تھے اس تعلیم نے آج ہماری زندگی کو کیا خوب بنایا ہے
جی جی ہمارے ابو جان بھی کہتے ہیں کہ مسجدوں میں جو پپ کرتا ہے اس کی زندگی کبھی ک سکھی نہیں رہتی اگر اپنی زندگی کو درست بنانا ہے تو اسے انسان ک ساتھ ہمیشہ ست کرم کرنے چاہیے کیونکہ انسان ہی ہے جو برے وقت میں دوسرے انسان کے کام آتا ہے
جی بالکل آپ نے بہت درست فرمایا ہے
اور بتاؤ آپ کہ حال چال کیسے ہیں
دارے بھائی
یہ اور کمال کی بات دیکھیے کہ جو کھانا کبھی ایک مجبوری یا سہولیت کے طور پر شروع ہوا تھا آج وہ اسٹیٹس سبل اور لط بن چکا ہے آج ویکینڈس پر باہر جا کر برگر پیزا یا فرائز کھانا ہماری جیون شیلی کا ایک اہم حصہ بن گیا ہے آپ اس میں کیا اپنی رائے رکھتے ہیں با
جی بھائی جان یہ آپ کی بات میرے کو بہت خوب لگی ہے آپ نے بہت اچھا کہا اس بات اس کے اوپر میں بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ آج کل کا ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے ہر چیز میں سوشل میڈیا ہو یا ہر چیز اس کے اوپر بنائی جا رہی ہے ہمارے نوجوانوں کو یہ سیکھنا چاہیے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ صرف جی کا سواد بن کر رہ چکا ہے انہیں اپنی آنگے کی تعم اور اپنی تندرستی کا خیال رکھح خل رکھ تے ہوئے آگے بڑھتے رہنا چاہیے تاکہ وہ اپنے آگے آنے والے بوشیہ میں کچھ بڑا کر سکیں جس پرکار آج ہم اس مقام پر پہنچے ہمارے والد کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے اگر ہمارے والد نہیں ہوتے تو آج ہم اس مقام تک شاید ہی پہنچ پاتے
جی جی بالکل درست فرمایا آپ نے آپ ایک کرپ فرینچ فرائی یا پیزا کا ٹکڑا منہ میں رکھتے ہیں جو دماغ وہ ترنت ایک ریکارڈ ملتا ہے کڑوی سچائی یہ ہے کہ ان کھانوں کو اس طرح سے انجینئر کیا جاتا ہے آپ اس بیائٹ کھانے کے بعد خود کو روک نہیں سکتے لیکن یہ آج کی زندگی ہے جو صرف فاسٹ فوڈ پر ہی ٹکی ہے
جی بالکل بس ہماری گفتگو یہاں تک لمبی چلتی رہی یہی اللہ تعالدا کہتے ہیں بھائیسان ملتے ہیں جلدی کسی نئی گفتگو میں
جی اللہ اللہ آپ پہ رحمت رکے اللہ اللہ اللہ
الله حافظ بھائی جان الله حافظ
ک خدا حافظ
خدا حافظاب اپنی طرف پہ فون کو کاٹ دیجیئے بھائی جان